ہیلو
ہیلو
ہاں جی اللام ولیکم
وعلیکم السلام
جی اور بتائیے سب کیریت ہے
جی اللہ کا کرا آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے
ہاں یہ بھی کم آ رہی ہے
نہیں اب صحیح ہےئی
جی جی آپ فرمائیے آپ کیسے ہیں آپ گھر پریوار سب ٹھیک ہیں آپ
جی جی اللہ کا کرم ہے آپ بتائیے
جی ہمارے بھی تو سب ہے نا سب ٹھیک ہے امی ابو اور بھائی جان اور ہم بھی ٹھیک ہیں
ہاں جی دیکھو جی اللہ کا گرم ہونا چاہیے ہر کسی پہ اللہ سے خیریت کی دعا مانگے کہ اللہ سب کہ گھر میں سب سلامت ہو ص یہ تندرستی اچھی ہونی چاہیے
ہاں جی بالکل تو جیسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج تھوڑا جو ہے اس سے بات کرتے ہیں جو جیے ہمارا جو پلاسٹک ہے تو اس کے جو کیا نقصان ہے اور کیا کیا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لے
ہاں بالکل جی پلاسٹک کے بارے میں بہت اہم ایک یہ سمجھو ٹاپک ہے کہ ہم ہر چیز پلاسٹک میں لیتے ہیں پلاسٹک میں کھاتے ہیں ہر چیز ہی آج کل پلاسٹک میں آ رہی ہے جیسے ہم فاسٹ فوڈ دیکھ لو وہ پلاسٹک میں کچھ آڈر کرنا ہے وہ پلاسٹک میں بولاتھیین ہو گئی و پلاسٹک میں دیکھو اس میں ہم گرم گرم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں اس میں کتنی پلاسٹک جاتی ہوگی
ہاں جی بالکل کیونکہ ا دیکھیے آج کیا ہے نا کہ ہم کوئی بھی سامان لاتے ہیں یا کوئی بھی تو کوئی بھی چیز لاتے ہیں تو وہ پولیتھین میں لے کر کے آتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی جو ہے نا ایسی عادت بن گئی ہے یہ آپ کی طرف سے نا تھوڑی سی آواز آ رہی ہے جی ا
اچھا نہیں بارش ہو رہی ہے
ہم تو کچھ کٹ کٹ کی سیوا جا رہی ہے
اچھا
جی تو دیکھو لوگوں کی ایسی عادت بن گئی ہے کہ جیسے مارکیٹ جو بھی بازار جائیں گے کچھ سامان لانا ہے تو گھر سے جو ہے نا کوئی ایک بیگ یا کوئی تھیلا ایسی وستو نہیں لے کے جاتے ہیں بلکہ بازار سے جو ہے نا پولیتن میں لے کے آئیں گے اگر دیکھیے اگر کوئی ویکتی جو ہے اگر دس آئٹم لے کے آ رہا ہے تو دس پولیتھیین لے کے آئے گا سب کے لیے الگ الگ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی بال تین میں رن لے تو اس سے جی
اب مجھے تو ایسا لگ رہا رہا ہے میں ایسا دیکھتی ہوں جب بھی میں کبھی بازار جاتی ہوں ویسے بھی کہ آج کل تو جیسے دودھ لینےا ڈبے میں جاتے تھے تو آج کل تو پنیوں کے تھیلوں میں پلاسٹک میں ہی دودھ آ رہے ہیں دیکھو جی حد ہو گئی ہے انسان کو یہ نہیں پتا کہ کیا لینا چاہیے کیا نہیں بس اپنی صحت سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں پھر بولتے ہیں کہ ہم بیمار پڑ گئے ہیں پھر جاتے ہیں ڈاکٹر کے ڈاکٹر اتنی دوائیاں دے دیتا ہے کہ کون سی کھائے کون سی نہ بس اللہ خیر کرے
جی جی اور دیکھیے نا جیسے جو پلاسٹک ہے نا تو وہ اتنی ہماری زندگی میں اتنی مل گئی ہے اتنی کہ اس کے بارے میں نا کچھ کہا نہیں چاہ سکتا جیسے کہ مان لیجے ہمارے کچن سے لے کر جیسے ہماراری کچن میں جتنا بھی سامان آئے گا وہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں آئے گا اور سمندروں کی گہرائی تک جو ہے نا پلاسٹک کا اپنا جو ہے پرسار ہو چکا ہے کیونکہ دیکھیے ہمارے لباس جو ہوتے ہیں نا ہمارے جو لبس ہے ہمارے کپڑے تو ہم جی اس سے لے کر کے ہمارے جسم کے اندر تک جو ہے سرات کر چکی ہے پلاسٹک جو ہے ہمارے شریر کے اندر تک داخل کرک یہ ہے
ہاں بالکل شریر کے اندر گ چکی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے ایک اہم حصہ ہماری زندگی میں پلاسٹک کا رول بہت زیادہ نبھا رہے ہیں
جی جی جو ہمیں نا اس کا جو ہے اپیوگ یا تو بند کرنا چاہیے اگر دیکے ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم پلاسٹک کو بند بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم جو ہے یوج نہ کر
نہیں پلاسٹک ایسی بھی آتی ہے ایک اچھی آتی ہے ایک اس کی کوالٹی اتنی خراب آتی ہے کہ نقصان بہت زیادہ اپنے شریر کو دیتی ہے تو آپ اس کو چوز کریں نا جو اچھی پلاسٹک ہے اب یوز میں بھی لے رہے ہو ہر چیز دیکھو جی ڈبے ہووں کچھ بھی ہو اپنے کچن کا سامان ہو وہ سب پلاسٹک میں جاتا ہے تو آپ اچھی کمپنی کا دیکھ کے حساب سے ل ہو گئے تو تھوڑا بہت اس میں فرق آئے گا
ہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ بول رہا ہوں دیکھو جیسے ہم اگر چاہیں تو پلاسٹک کو بند نہیں کر سکتے ہیں لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کا اپیوگ جو ہے وہ کم کر سکتے سکتے ہیں جیسے کہ مان لیجیے جب ہم بازار جا رہے ہیں تو پھر گھر سے یا تو کوئی تھیلا لے کے جائیں
ہاں جی
ج سے کہ جس سے کیا ہوگا کہ ادھر سے ہم کو ا جو ہے پولیتن نہیں لانی پڑے گی یا پھر ایسا کریں کہ ایک پوالتین کو نا بار بار یوز کریں جس سے کیا ہے کہ اس کا جو نا ہاں
پلاسٹک کو تو دیکھو جی بس ریوز کرنا ہی نہیں چاہیے مجھے تو یہ لگتا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پلاسٹک کو دوبارہ یوز نہیں کرنے مطلب جتنا آپ پلاسٹک کو یوز کرو گے اتنے ہی آپ ہارم فل کیمیکل اپنے شریر میں پاؤ گے چاہے وہ کھانے کی چیز ہو گئی یا یوس کی چیز ہوگئی
ہاں وہ تو آپ کی بات صحیح ہے لیکن اب دیکھو کیا ہی کر سکتے ہیں
ہاں وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے بس یہ ہو گیا کہ سمجھوتا ہے انسان اپنی صحت کے ساتھ ہی کر لیتا ہے
ہاں وہ تو ہے لیکن آج کل انسان کو اپنی صحت کا اتنا خیال نہیں ہے بلکہ ا باقی چیزوں کا ہے لیکن دیکھیے انسان کی کیا فطرت بن گئی ہے کہ دیکھو کہ وہ نا اپنی طبیعت خراب کر لے گا اپنے سواستھ کو خراب کر لے گا لیکن جو ہے نا بازار کی چیزیں کھانا پسند نہیں کرے گا وہ بند نہیں کرے گا اور جو پلاسٹک کا یوز کرنا بند نہیں کرے گا
جی ہاں جی صحت ہوتی ہے بہت کی صحت خراب ہوتی ہے اب یہی دیکھ لو تم ہم کچھ آڈر کریں وہ پلاسٹک کے کنٹینروں میں آتی ہے ان کے پلاسٹک اتنی خراب رہتی ہے
جی
کہ بس اور پھر اسے یوز بھی کرتے ہیں گھروں میں لیڈیزیں
ہاں جی بالکل بالکل تو جیسے آپ مجھے یہ بتائیے تھوڑا سا کہ جیسے ہم ایک پریاس کریں کہ پلاسٹک کو جو ہے کم یوز کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم کو لوگوں تک لوگوں تک ہم کو یہ جو نا ایک پیغام پہنچا جانا ہے یا کوئی ایک مہم چلانی ہے پلاسٹک کم کرو
جی جی دیکھو اس کے لیے ہمیں پلاسٹک کے علاوہ ہم اسٹیل یوز کر سکتے ہیں اور ہم ہے نا ٹرانسپیرنٹ کچھ ایسی چیز ہوگئی جو رکھنا ہے تو اس سے کانچ کے میں رکھ سکتے ہیں
ہاں بالکل بالکل
ہاں اور اپنا ہے نا گھر کا بنا ہوا جیسے ہم کچھ سامان لینے گئے تو جیسے آتے ہیں کپڑے کے پیکٹ جھولے وغیرہ ان میں ہم سامان لے سکتے ہیں
جی جی بالکل
جتنا بچے اتنا ہی اچھا ہے اس سے تو
جی کیونکہ پلاسٹ بہت خطرناک
جی بہت ہی خطرناک ہے اب تو پلاسٹک اتنا پھیل چکا ہے ہر چیز میں پلاسٹک دیکھ لو آپ اچھا دیکھو بچوں کے جو ٹفن لنچ بکس ہوتے ہیں وہ بھی پلاسٹک میں زیادہ تر آ رہی ہے میں تو اپنے بچوں کو نہیں دیتی ہوں حالانکہ مگر بہت سی لیڈیزیں دے دیتی ہے نا تو آج یہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک زہر دے رہے ہیں اس کے ساتھ
ہاں وہ تو ہے اور دیکھیے جو پلاسٹک میں نا ہم کو جو گرم چیزیں پلاسٹک میں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ گرم چیزیں کھانے سے جو ہے نا کیمیکل اس میں جلدی گل جاتے ہیں
ہاں اس میں کیمیکل تو گھل جاتی ہیں وہ پلاسٹک تھوڑی بہت پگل کے وہ شریر میں بھی جاتی ہے پھر وہ معیدا کو خراب کرتی ہے
ہاں ہاں وہی وہی ت تو اس سے ہماری صحت جو ہے بگڑ سکتی ہے کافی پلاسٹک ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا پلاسٹک تو ا جو بہت ہی ہانیکارک چیز ہے ہمارے لیے کیونک یہ جیسے مان لیجیے اس کو م مٹی میں دبا دیا جائے تو یہ خراب نہیں ہوتی ہے کئی ایک اگر آپ سال ب پیچھے بھی نکالو گے نا تو پھر بھی خراب نہیں ہوگی
کاغذ کے تھیلے آپ یوز کرو کاغذ کے ریوز میں ریوز ہو جاتے ہیں مگر پلاسٹک اگر یوز کرو گے تو وہ نقصان دے گی کاغذ کا بھیھی نقان سن ہی دیکتا
ہاں بالکل
ہاں جی دیکھو میرے خیال سے تو یہ ہے کہ بچہ تو نہیں جا سکتا مگر ہاں کوشش کر کہ ہم اسے جتنا کم یوز کریں اتنا ہی ہماری صحت کے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے اچھا ہوگا
ہاں بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
دیکھیے بس ایسے ہی ہے ہر گھر کی کہانی
بالکل بالکل میں تو بس یہی کہنا چاہوں چوں گا کہ جتنا ہو سکے نا اتنا پلاسٹک کا یوز ہم کو کم کرنا چاہیے
ہاں جی بالکل آپ بھی کرو مہم یہ مہم چلاؤ اور میں بھی کوشش کروں گی میں ہر انسان سے یہ بات کروں پلاسٹک کے بارے میں
جی جی
ٹھیک ٹھیک ہاں جی ٹھیک ہے اللہ حافظ
اچ